ہیلو ہاں وعلیکم السلام اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہے
ہو نی ہے نہ ہم کو ابھی لگا نا کال کیوں نہیں لگ رہا ہے
وہ یہچ نمبر پہ دیکھی تو لگے
وہ نائن سکس والا پہ لگا
ابھی جو نمبر دیے تھے نا اس پہ لگا
سیون فور والا پہ نا
ہم
ہم تبھی تو ہم کو لگ رہا فون ما نہیں ایا ہم غلط نمبر بول دیے گا
ہم ہم نہیں نہیں کم چڑا
ابھی میسج ایا تھوڑا سا تون کیے تب اور سب سنائیے
سب ٹھیک ہے امی کیا کر رہی ہے
میری امی اپنے گھر پہ ہے ٹھیک ہے وہ تو اپنے گھر پہ ہے ہم تو اپنے گھر پہ ہے
اچھا ہم
ہم اور سنائیے اپ کے یہاں کیسے ہیں سب
سب اچھا ہے اپ کتنا تک پڑھائی کیے ہیں
اس کے بعد شادی ہو گیا تھا
ہاں شادی الیونت میں ہی ہو گیا تھا ہم طویلۃ میں مطلب شادی کے بعد پڑھائی کی ہے ہم
کہاں ہوا اپ کا گھر ابھی
سسرال مائکا وہ ڈالٹین گنج ہے دو نمبر کا دو نمبر دال کمار ٹولی لٹری میں
اچھ اچھ
ہم
ڈجنی لین میلہ لگ رہا ہے
ہاں لگ رہا ہے ہ اس بار نہیں جائیں گے اس بار کم ہی امید ہے جاتے تھے پر اس بار امید کم ہے
ہ جائیے گا تو بتائیے گا ہم بھی چلیں گے
چلیے گا بتائیں گے ہ ہ
وہی تو کہہ رہے ہیں کہ چلیے سب لوگ ہم قسمت
ہ ہ چلیں گے اور کیا چلیے گا
ہوں آٹو سے تو جانا ہے تو کہ
سب کوئی چلیے ایک دن رک رکیں گے میرے مائکے میں بھی رک جائیے گا ہ ہ ہ
ہاں اچھا بات ہے ن
ہاں چلیے اچھا ٹھیک ہے چلیں گے نا جب وہ جائیں گے نا تو ہم کال کریں گے اور کیا
ہاں لیکن چلیے گا نا تو جلدی ہی چلیں گے مطلب فرسٹ یہ سامن ہوگا نا فسٹ سامان اس کے بعد ہی پلان بنائیے گا
ہاں ٹھیک ہے جب پلان بنائیں گے نا تو بولیں گے چلیے گا
ہوں
کہیں کہیں جانا چاہیے اپنے لوگ کو
ہوں اور ساتھ میں گھومنے میں نا اچھا لگتا ہی ہسبینڈ کے ساتھ جائیے گا آج کے دن پے آ جائیے گا چل ایسے جائیے گا تھوڑا گھومیں گے پھریں گے
ایسے بھی وہ کہیں نہیں جاتے ہیں جانے کے لیے بولیے گا بولیں گے کہ کا جائے گی کچھ رکھن ہے ایسے
سب ایسے ہی بولتے ہیں
ہاں ویسے بھی ڈالجلنگ جاتے ہیں نا تو سب کے ساتھ میں چلے جاتے ہیں
ہوں وہاں تو اچھا اچھا جگہ ہے گھومنے تم ماحول سب ہے
بہت اچھا جگہ ہے ویسے تو ہم کبھی جانے بھی نہیں پات ے ہیں مطلب جیسے جاتے ہیں نا تو میرا چھوٹا والا بھائی ہے نا وہی گھوماتا ہے خوب
ہ ہم کتنا دن سے جانے سوچ ایک مندر ہے نا کثمنڈاہا مندر ہے نا
آ ہاں وہ نیا ہے نا بنا ہوا
ہاں وہاں بہت من ہے جا نے کا ایک ابھی سمر ویکیشن میں بہت لوگ گئے تھی اور ایک اور را دھا کرشن کا مندر ہے
ہ وہ بھی موبائل میں ہی دیکھے ہیں میرا بھائی گیا ہے لیکن ہم نہیں گئے جانے پاۓ
ہاں تو کیا ہم لوگ بھی تو ریلسی میں نہ دیکھتے ہیں ریلس میں ہی دیکھ کے سکون مل جاتا ہے
بنا ہے چلیے گے وہ س لیکن ہم لوگ جانے پاتے ہیں لیڈیز لوگ کا یہی تو ہ چلیں گے ایک دو ایک دو دن رہ لیجے گا ٹھیک ہے اور سب جگہ ہم لوگ گھوم لیں گے
چھٹی نہیں نا ملے گا جیسے شنیوار کو جائیں گے نا سنیے نا شنیوار کو جائیں گے نا تو پھر شنیوار کو رک جائیں گے آپ کے یہاں
ہوں
اچھا روی وار کو وہاں سے مطلب شام کو نکل جائیں گے
تو ایک دن میں گھوم لیجیے گا
دو دن ہوا نا ایک دن کیسے ہوا آپ شنیوار کو ہم صبح ہاں صبح صبح نکلیں گے
اچھا اور شنیوار کو دن بھر گھومیں گے
اور شنیوار کو دن بھر گھومیں گے پھر رویوار کو بھی دن بھر گھومیں گے اور شام میں اپنا آٹو پکڑیں گے اور آ جائیں گے
اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر ا ہوتا ہے تو ساون چڑھنے کے بعد چلیے گا
ہاں کاون
اچھا رکشا بندھن کو رکشا بندھن کو چھٹی ہوگا نا
ہاں وہ تو ہوگا ہاں تو اس ٹائم بھی ٹھیک ہے لیکن نہ اس میں بہت زیادہ بھیڑ رہتا ہے وہاں ڈزنی لینڈ میں بہت زیادہ پورا ایک دم نہیں دیکھے تھے تب کہ کتنا لڑائی ہو گیا تھا
ہم لوگ س کہتے ہیں ہم لوگ کہ آنے کے بعد ایسا ہوا ایسے ہم لوگ گئے نا اس ٹائم نہیں لڑائی ہوا تھا
نا اسی دن ایسا ہوا تھا ہم لوگ رکشا بندھن کے ایک دن بعد ہی ترنت گئے تھے اور اسی دن ہوا
ہاں ہم لوگ پہلے ہی گئے تھے ایک دو دن پہلے ہی گئے تھے
ہمم
ہاں رکشا بندندھن کے ایک دو دن پہلے ہی ب تھے بعد میں سنے
زیادہ ہی بھیڑ تھا بہت زیادہ
ہمم بعد میں سنے نا کہ مطلب بہت لڑائی جھگڑا ہو گیا ہم لوگ بولے کہ ہم لوگ آگے ہی گھوم کے آگے اچھا کیے تھے ٹھیک ہے اور اگر بیچ میں بھی کبھی ایسے چھٹی ہو تو چلیں گے کوئی دقت نہیں ہے
تو بول تو رہے ہیں شنیوار کو ایک دن چھٹی لینے میں کیا ہے شنیوار اور رويوار کو تو چ ٹی ہی رہتا ہے آپ آپ کا پلان ہم لوگ کا تو ہے آپ بنائیے گا قسمت بھی چلے گی یہ
قسمت تیار ہے جانے کے لیے
کیوں نہیںیے
وی وہ تو وہاں جانے کے لیے ہی نہیں تیار ہوتے ہیں برڈے تھا بلا سی بھی نہیں کہ پتا نہیں کیوں نہیں آئی زیادہ آدمی ہیں جیسے یہیں بلائے تھے ہم برھ ڈے میں اپنے گھر یہاں سے سرال
تو تو بغل میں ہی نا ہے اس کو جانا چاہیے نا
ہاں پھر بھی نہیں آئی بولے آئیے گا اپنے ابو کو بھیج دی اپنے نہیں آئی پتا نہیں کیوں نہیں ہے چلیں گے جب آپ لوگ کا وہ ہوگا نا مطلب آپ فون کیجیے گا ٹھیک
پھر وہ ایک اور ہے نا شلپا وہ بھی اس کو بھی اگر مت نہیں چایگے تو اس کو بولیں گے وہ چلے گی ایسے تو قتمت کو بولیں گے جارے
نہیں دیکھیے ایسے قسمت بھی رہیں گی نا اور آپ لوگ بھی رہیے ہم لگ بھی بس
ہاں اچھا لگے گا گھومنے میں دور
ہاں ہاں ٹھیک ہے چلیں گے بچے لوگ کو پہنچا دیں گے اور سنڈے کو آنے لگ گ صاحب کو لے کے آ جائیں گے
بچہ بہت پیرتا ہے نا
اور لے کے جانے میں جانتے ہیں بہت پریشانی ہو جاتا ہے ایسے دیک دیکھیں گے ویسے جائے گا بچہ لوگ تو سب کو لے کے جائیں گے
اور کیا کیا دقت ہے ایک دن جانے میں ہی کیا دقت ہے
اس رکجھا بندھن اس لیے نہیں بول رہے تھے نا کیکہ بہت بھیڑ ہو جائے گا اس سے پہلے ہی گھوم کے آ جائیں گے تو ٹھیک ہے اور اس بار اور زیادہ یہ
ہاں تو کوئی دقت نہیں ہے ویسے بھی ہم کو اس بار رکشا بندھن میں جانے کا پلان نہیں ہے تھا تو
اچھا رکشا بندھن میں آپ لوگ گھر جاتے ہوں گے نا راکھی باندھنے ہیں
تو اس بار نہیں جانا ہے
نہیں جانا ہے ہاں تو پہلے ہی گھوم کے آ جائیں گے
ا سر نہیں جانا پہلے ہی چلیں گے کے آ جائیں گے بچے
ہوں
دیھکتے ہیں پلان بنائیے آپ قسمت اور بھی جو اس کے بارے میں بول
ہاں کاریا والے جتنا چڑی ہے سب چل چلیں گے
چلیں گے جانتے ہیں دیکھیے اس ٹائپ سے اچھا لگتا اچھا لگتا ہے جانے میں
اکیلے جانے میں گھومنے میں نہیں ٹھیک لگتا ہے
نہیں اور جیسے کام کر رہے ہیں نا تو کام کے حساب سے اپنا گروپ ہو جاتا ہے نا تو بہت مستی ہوتا ہے اور اکیلے جانے میں ٹھیک نہیں لگتا ہے ایسے اپنا فیملی کے ساتھ تو آدمی ہمیشہ گھومتا ہے کیوں
ہمیشہ گھم
اور اییسے اپنے فرینڈ کے ساتھ میں گھومنے میں تھوڑا الگ مزہ ہوتا ہے
ہوں
ہاں تو چلیں گے کوئی دقت نہیں ہے اس ٹائپ سے جانے میں ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں ہے
ہوں
اور ویسے فیملی لوگ کے جانے سات جانے میں نہ وہاں نہیں جائیں گے ایسے نہیں جائیں گے اس طرح
آپ کا وہاں پ پھر مائیکا ہو گیا تو مان لیجیے لیٹ ہو گیا تو رک ک بھی جائیں گے
ہاں کوئی دقت نہیں ہے جانتی ہیں وہاں رکنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے
ہوں ہ
ایسے ہم دیکھتے ہیں ایک دن فون کریں گے جس دن میرا بھائی بولے گا نا کہ اس دن ہمارا چھٹی ہے چلنا تو وہ دیکھا ہے وہ ہر جگہ گھوم ہے نہ تو وہ بولے گا نا اس ٹائم ہم بتائیں گے کہ ٹھیک ہے اس دن کو ہاں چلیے تو اگر قسمت بھی تیار ہو جائیں گی تو چلیں گے
ہوں
ہاں اچھا لگے گا ایسے سب کوئی جب کوئی کوئی کام کرتا ہے نا اپنے گروپ میں گھومنے جاتا تھا تو ہم لوگ کو بھی لگتا تھا کہ ہم بھی کبھی ایسا کام کرتے جو اپنے گروپ کے ساتھ کہیں جاتے
ہ ٹھیک لگتا ہاں لگتا ہے ا کیاسا نہیں ہے
لیکن اب مطلب پتا نہیں کسی ٹائپ سے ایسا ہو گیا کیا
ہمم
آں ہو گیا تو اچھا ہی بات ہے چلیں گے کبھی جب سے میں آپ لوگ کو ملی آپ لوگ بتائیے گا پھر ہم گھر پہ کال کریں گے وہ بولے گا نا کہ آج چھٹ میں ہے ویسے بھی سیٹرڈے کو تو نہیں سنڈے کو چھٹی میں رہتا ہے لیکن سٹرڈے کو بولیں گے ایک دن چھٹی لے لو ہم لوگ کو گھمانے کے لیے کیونکی ہم لوگ کبھی گئے نہیں نا آئے کیول موبائل میں دیکھے ہیں تو کبھی گھوم کے بھی دیکھنا چاہیے آدمی کو جیون بھر تو کمانا کھانا بال بچہ گھر پر گھر پریوار یہی سب تو آدمی جیون بھر
یہی سب وہی نا شادی گھر یہاں کہاں پائیے گا
ہاں اور ابھی تو مان گئے چ ہم لوگ کا تو وہی ہو گیا آپ لوگ کا تو ابھی سمجھ میں گھوم بھی سکتی ہیں ہاں
تو اسکول ٹیوشن میں پہس گئے پتا ہے جب سے جانے گے شادی سیٹ ہو گیا سب چھوڑیں گے سب اور سب جگہ گھوم
پھر کبھی آدمی گھوم ہی نہیں پاتا ہے
اس کے بعد اوں اس کا من ہوا تو لے کے گیا نہیں من ہوا تو گھر میں بیٹھو
سنیے نا اےہ ہم بولیے
آپ کا کتنا ہوا
ہم میرا ابھی روکو اب ہم اتریں گی نہ ترین
کچھ بول دیے تو دیکھیے ہاں بولیے
بول رہے کی آپ کا